بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان
اور بتائیے جناب کیا حال ہے
کیا حال ہے سب میرا اچھا خیریت ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں تو میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گا میں کچھ بتانا چاہوں گا جی یاں جی اچھا جی جی بولیے
جی جناب
جی جناب کہاں گئے آپ جناب یہاں پے ہوں
جی کیا
جی کیا جی یہاں پے ہوں میں
تو آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اس کے ناتے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا جی جناب چھوڑ کے تو میں بتاتا ہوں کہ میرے عزیز چھوٹے بھائی جی جی
آج میں
آج میں تمہیں کچھ بتا مطلب بہت ہی خاص بتا کر کے جی لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں جی ضرور فرماے یہ کوئی معمولی گفتگو نہیں ہے جی جی بلکی ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے تمہارے لیے میرے دل میں جو جگہ ہے جی جی اس کے لہجے سے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں جی جی
میرے پاس تمہارے لیے یہی چھوٹا سا سندیش ہے کہ جیون میں تم
جیون میں تم کوئی بھی کام کرو لیکن کبھی غلط کام نہیں کرنے چاہیے تم میری زندگی کا بہت جی بھائی جان جی ہاں بھائی جان آپ اپنے بڑے بھائی بھگ جائے وہاں سے جی بھائی جان آپ جی السلام علیکم بھائی جان جی
تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا تم میری زندگی کا وہ
وہ عظیم احساس ہو اسے میں ہمیشہ کامیاب اور
محفوظ
محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں جی بھائی جان
بچ
بچپن سے لے کر آج تک ہم نے ایک ساتھ کئی یادیں بھی جی بھائی جان تمہارا مسکرانا تمہارا روٹھنا تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں یہ سب میرے دل کے بہت قریب ہے جی
لیکن تم بڑے ہو رہے ہو زندگی میں اس دور میں قدم رکھ
قدم رکھ رہے وہ جہاں سے تمہارا اپنا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے جی ہاں بھائی جان ساہی کہا اپنے میرے بھائی زندگی میں سب سے قیمت کی چیزیں اگر کوئی ہے وہ وقت ہے جی بھائی جان وقت ایک بار
وقت ایک بےحد
بےحد بہتا ہوا دریا ہے جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا ہے جی جی بھائی جان اور تم اگر سوچو گے کہ تم اپنا سمے برباد کر کے ا جیون میں کچھ اچھا مقام پالو گے تو یہ نہیں ہونے والا ہے
میرے بھائی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر وقت ہے
تو گزرا ہوا وقت اور گزرا ہوا کل کے کبھی نظر نہیں ڈالنا چاہیے گزرا ہوا کل محض ایک یاد ہے اور آنے والا کل فال لیکن تمہارے ہاتھوں میں اصل طاقت ہے
وہ ہے
وہ ہے آج جی صحیح بولے ہیں یہاں
مکمل
مکمل لمحہ اکثر ہم سوچتے ہیں جی بھائی جان کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا دن ہمارے
مستقبل بوشیہ
بھاویشے کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے جی ہاں بھائی اگر تم وقت کی قدر کرو گے جی بھائی جان تو وقت تمہاری قدر کرے گا جی بائی جان کھائے جان اپنی اس
اپنی
اپنی سستی
اپنی سستی اور کاہلی
کہیں نہیں کو اپنے راستے میں رکاوٹ مت بنے دینا جی بلکل ہر روز جب صبح
بدار ہو تو
ہو تو ایک مقصد لے کر اٹھو یہ آج کا دن مجھے کل سے بہتر بنانا ہے جی ہاں بھائی جان
اب میں
اب میں
بات کرنا چاہتا ہوں تمہاری تعلیم یعنی کی شکشا کے لیے اور گیان کی
جیان کی جی جی بھائی جان
تعلیم صرف
تعلیم صرف تم امتحان پاس کرنا امتحان پاس کرنا اور ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں جی بھائی
علم تو وہ روشنی ہے جو جہن
جہن اس کا مطلب دماغ کے اندھیرے کو دور کرتی ہے جب تم اپنی کتابیں پڑھ پڑھتے ہو جی بھائی
تاریخ کے پننے
تاریخ کے پننے پلٹتے ہو
تو تم صرف رکھ نہیں رہے
تو تم صرف رکھ نہیں رہے ہو بلکی تم یا سمجھ رہے ہو کی دنیا کیسے بنی ہے اور کیسے کام کرتی ہے جی جی جی بھائی جان
میرے چھوٹے بھائی
میرے چھوٹے بھائی جی
تمہاری زندگی
تمہاری زندگی تمہاری اپنی کہانی ہے جی جی بھائی جان
تم خود اس کے
اور تم خود اس کے مالک ہو جی بھائی جان اور تم اپنی کہانی کو کیسے آگے سے بڑھاؤ گے جی
یہ تم پے نربھر کرتا ہے
یہ تم پے نربھر کر
تو میرے چھوٹے بھائی ہو اس کے ناطے میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا
تم میرے چھوٹے بھائی ہو اس کے ناطے میں تمہیں
وہ کیسے ہیں تمہارے ساتھی کیسے ہیں تمہارے مطلب وہ بتہ
جی بھائی جان
تم
تو غلطیاں سب کرتے ہیں لیکن کسی غلطیوں کو کر کے چھپانا غلط بات ہے جی بالکل صحیح
انت میں
انت میں میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ تم اکیلے نہیں ہو زندگی کے کسی لمہے اور خوبصورت سفر میں جی بھائی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھاڑا ہوں جی میں یہی چاہتا ہوں
ایک سائے کی طرح ہے ایک ڈھال
طرح ہے ایک ڈھال کی طرح جی جی تمہاری کامیابی میری کامیابی ہے اور تمہاری خوشی میری خوشی ہے جی بھائی جان تمہاری خوشی میں میری خوشی جی جی بھائی جان
اور
اور
میں کیا ہی بتاؤ کیونکہ تم چھوٹے ہو پر تم ابھی بھی بہت سمجھدار ہو
سمجھدار ہو
مجھے تم پر یقین ہے
یہ تم پر
مجھے تمہاری
تم پہ گرف ہے ہے
چھتاؤ پر کوئی شک نہیں ہے
صلاحی تو چمتا ہو
یادو کو پخت
تھا
اپنی محنت پر بھروسہ رکھو
اپنی محنت پر بھروسہ رکھو اور خود کی
پر یقین
جات پر یقین جی
مستقبل تمہارا ہے
مستقبل تمہارا ہے
اور تم اسے ہمیشہ خوش رہو آباد رہو اور اپنے چھوٹے
اور اپنے سبھی کو ساتھ میں جی بھائی جان بالکل بالکل بس میں یہی بتانا چاہوں گا کہ سمے کسی کے لیے نہیں رکھتا مدد کرلنے کے لیے سمے کا اپوگ صحیح نہیں کرو گے تو کوئی تمہارا اپیوگ کر لے گا جی بھائی جان آپ انکے کے جیتنے بھی باتیں بتیں میں ہر ایک بات کو دھیان رکھوں ہر ایک بات کو دھیان رکھوں گا آپ کے ہر ایک بات سے میں نے غور کیا ہے اور آپ نے جو یہ بات مجھے بولی ہے کہ وقت کسی کا کے لیے نہیں رکھتا یہ بات مجھے بہت اچھی لگی میں اسے بالکل سہمت ہو کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا جب آپ ایک لمحہ آگے بڑھتے ہیں اور کسی کو پوچھے چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں
جو پیچھے
جوہ پیچھے یاد کے لیے بس ایک فوٹو اور تصویریں رہ جاتی ہے
اور تصویروں کے معاملے سے آپ یاد کرتے ہیں کہ آپ کا پاس کیسا ہے لیکن آپ کا آگے بڑھنا اور آپ کا جو وورتمان ہے اور آپ کا جو بوشیہ ہے وہ آپ کا آگے بڑھنے سے تے ہوتا آپ کے ب بھویشے میں جو ہونا ہے وہ آپ کا وورتمان طے کرتا ہے آپ کہ بھت میں اور جو پاسٹ میں ہو رہا ہو رکھا ہے وہ یہ طے نہیں کرتا کہ آپ کا بھویشہ کیسا ہوگا لیکن آپ ورتمان میں جو کر رہے ہیں وہ طے کرے گا کہ آپ
آپ کا بھوشیہ کیسا جی بالکل جناب آپ نے جو گچھ کال میں جو پاسٹ میں جو سمے وسٹ کیا ہے ویرتھ کیا ہے اس کا آج فل آپ
اللہ تعالی یے فرماتے ہیں کی سمے
سمے کبھی برباد نہیں کرنا چاہیے جی ہاں بالکل
ٹھیک ہے جناب تو ہم چاہتے ہیں کہ اب اسی پے بات کرو
بات کو روکتے ہیں بھائی جان ہماری امی جان ہمیں بلا رہی ہیں بھائی جان جی بھائی جان جی جناب بولے میلا ہوا دور یہاں بکتا نہیں بازار میں ملا ہوا دودھ یہاں بکتا نہیں بازار میں مٹھائی سے زیادہ سواد ہے آپ کے بولی اور سنسکار میں بالکل بالکل بالکل آپ میں بھائی ہم سن کے بہت اچھا لگا ہم سے اچھا جو ہم نے اتنے سارے شبدو کا استعمال کر کے بولا وہ آپ نے کچھ شبڈو کے کچھ لفظ کا استعمال کر کے آپ نے بول دیا ٹھیک ہے ہماری امی جان بلا خدا حافظ خدا حافظ
اللہ حاف
اللہ حافظ جناب